السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ کے ہاں الحمد للہ بڑھےیا آپ آپ کے گھر میں امی ابو اپنی بھائی جان سے خیریت سے
بس الحمد للہ وہ بھی اچھے ہیں اور بتائیے کیا کر رہے تھے آپ کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا دوپہر کا
جی بس ہو جا بیٹھے تھے جی دیکھیے یہی چیز ہے نا آج آج کا جو ٹاپک ہے جس ٹاپک میں گفتگو کرنا چاہوں گا یہ بھی بہت اہم مدعا ہو چکا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے مدے جو ہے بہت زیادہ سیریئس ہو جاتے ہیں اور یہ چیزوں کو ہمیں ہی سمجھنی پڑیں گی کہ سونا کتنا اتنا امپورٹنٹ ہو گیا آج کے سمے میں
بال بالک وہ تو ہے ن
دیکھا ہی ہوگا آپ نے کہ سونا ایک طریقے سے چارجر ہو گیا ہے موبائل اگر ہمیں نا تو سونا چارجر ہے اگر ہمیں چارج نکالا تو ہم یوز ہی نہیں ہو سکتے
بالکل بالکل
بنا نیند کے انسان فون کی طرح ہی بند ہو جائے گا پھر دماغ کو ریسٹ صرف نیند سے ہی ملتا ہے روز سات سے آٹھ گھنٹے سونا ضروری ہے بچ بچوں کو نو سے دس گھنٹے نیند چاہیے ہی ہوتی ہے اور نیند نیند باڈی خود کو ریپیئر کرتی ہے مسلس نیند میں اسٹرانگ بناتے ہیں نیند پوری پوری ہو تو دماغ تیز چلتا ہے کم نیند سے یاداشت کمزور ہوتی ہے ا دام سے پہلے ریویژن سے زیادہ سونا ضروری ہوتا ہے نیند سے پڑا ہوا نیند میں پڑی ہوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے نا تو آپ کو رکھی ہوئی چیز بھی آگ نہیں رہے گی باقی میں آپ کو بتاؤں کہ موڈ خراب کا سب سے بڑا ریزن نیند کی کمی ہوتی ہے ہنسی اور خوشی نیند پوری ہونے پر ہی آتی ہے
جی
باقی میں آپ کو ایک بات تو بتاؤں گا کہ نیند سے اسٹریس کم ہوتا ہے اگر آپ کی نیند اچھی ہے تو آپ کا اسٹریس کم ہوگا ٹینشن سے ٹینشن والی رات کے بعد آپ کو نیند ایک دوائی ہوتی ہے جیسے ج آپ کبھی کسی چیز میں ٹینشن میں پھنسے ہوئے تھے رات کو اگر آپ کہ اچھی نیند آئی ہے تو آپ کو بہت دوائی ہے وہ ایک طریقے سے آپ کے لیے ہے دل کو جو ریسٹ ملتا ہے وہ نیند سے ہی ملتا ہے بی پی کنٹر ٹرول ہے وہ نیند میں نیند سے ہی ہوتا ہے
بالکل
شوگر کے مریض کو نیند بہت ضروری ہے باقی نیند کم ہو تو شوگر بڑھ جاتی ہے موٹاپا نیند کم ہونے کا بڑا ریزن ہے نیند پوری ہو تو بھوک کنٹرول میں رہتی ہے
بالکل بند ایکٹو بھی رہتا ہے
جی جی کنٹرول میں رہتی ہے نا پھر باقی رات کو جاگنے سےے جنک فوڈ کھانے کا من کرتا یہ چیز ہے باقی رات کو میرے حساب سے دیکو نہیں جاگنا چاہیے رات کو جاانگنے سے آپ کی نیند خراب ہوتی ہے آپ آفس چلے جاؤ گے کبھی کئی ماہ چلے جاؤ گے تو وپسی یہ کریں گے د بھر کی کام کرو اب آپ کام کر رہے ٹائم بان لو آپ سو رہے ہو ہلکے ہلکے کاؤنٹ پر گر رہے ہو جھوم رہے ہو تو مالے کا آپ کو نکال باہر کھڑا کرے گا
ا تو ہے ہی
کیونکہ مالک کو تو دیکھو آپ کا کام سے پیار ہے انہیں آپ کے شریر سے تو کوئی پیار نہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے ا ہو سک دیکھوں انا کام کروں انن اپنے کام کو اگر اچھی ط ک تو سو اچے تھ کیونکہ پوری رات فون چلانے سے آپ کے آنکھوں پہ نیچے ڈارک سرکلس آ جائیں گے
جی
کوئی
وہ تو ہے ہی دیکھیے نیند بالکل نیند اگر آپ لیں گے نا اچھی تو آپ ایکٹیو رہیں گے اب بچوں کو تو دوپہر میں سلیں ہی سلائے کیوںکہ گرمی کے موسم میں نا بچوں کو بہت گرمی لگتی ہے
یہ تو ہے ہی بات چی د ہے پہ بتاؤں کہ دیکھو میرے حساب سے تو بال جھڑتے ہیں نا وہ
بالکل
نیمتی کمی نہیں جڑتے ہے بال
جی
جتنے بااز میں دیکھے ہیں جڑتے ہوئے نیند کی کمی سے آنکھوں کے نیچے گہرے کالے دوائےیں پ ہیں ڈارک سرکلس وہ جو ہے نیند کی کمی کے چکر میں ہی آتے ہیں یہ چیزیں ہم نے سنی ہی ہوں گی باقی میں آپ کو بتاؤں تو رات کو جاگنے سے جنک فوڈ کھانے کا مد کرتا ہے نیند باڈی کا ڈاکٹر ہے بخار زکام جلدی ٹھیک ہوتا ہے نیند سے بیمار بیمار کام پڑے ہیں تب نیند پوری ہو کم پڑیں گے بیمار اگر آپ کی نیند پوری ہوگی باقی بچوں کی ہائٹ نیند میں ہی بڑھتی ہے ہ
بالکل بالکل یہ بات صحی فرمائی ہے آپ نے
صبح ڈبل ملتی ہے تھکان کا علاج صرف نیند ہے نیند ہی ہے باقی دیکھو گاڑی چلاتے وقت نیند نہ آئے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا ورنہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اگر نیند آپ کی کمپوری نہیں ہے
جالکل
ڈرائیور کو نیند پوری کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کام نیند کام نیند سے غلط زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کا نیند میں ہو رہ نیند پوری نہیں ہے تو کاموں میں آپ کے بہت زیادہ غلطیاں کرتے پھریں گے آپ اور ہر بات پر غلطی ہوگی باقی نیند اس سے میں کہوں کہ دماغ جو ہے وہ شانت رہتا ہے فیصلہ لینا آسان ہوتا ہے نیند کے بعد غصے میں فیصلہ غلط ہو ہونا اور نیند کے صحیح ہو نیند ہو صیح ہو اگر اچھی آپ کی تو فیصلہ صحیح ہوکتا ہے پیار اور ر تو نیند پوری ہو تو اچھے لگتے ہیں زیادہ جگہ زیادہ جگہ ہوتا ہے جب دونوں کو نیند آ رہا ہے دیکھو نیند آنی بہت ضروری ہو گئی ہے
جی جی
بچی د کم کرتے ہیں اگر ان کی نیند پوری ہو ماں کو نیند صاہی ہوتی ہے مرنا چڑچڑا پرن محسوس ہوتا ہے ہر کسی کو گھر میں اگر ان کی ن بولھ نہیں ہے تو
یہ بالکل ضد بن آ جے ہیں
وہ تو ہے ہی لیکن جد پر آ جاتے ہیں باقی لیٹ لیٹ نائٹ جاگنا صحت خراب کرتا ہے روز ایک ٹائم پر سونا عادت بناتا ہے اور وہ صحیح بھی ہے آپ کے لیے
جی
بہت ضروری ہے سورج کے ساتھ جاگنا باڈی کے لئے بیسٹ ہے
بالکل بالکل
کہ دگ
دیکھیے اب گاؤں میں کتنا اچھا ہوتا ہے نا گاؤں میں رات کو لوگ آٹھ بجے سو جاتے ہیں صبح سورج تو بعد میں آتا ہے پہلے وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں پانچ بجے ہی اٹھ جاتے ہیں چار پانچ بجے کیونکہ ان لوگوں کو کھیت میں جانا ہوتا ہے سبزیاں دیکھنی ہوتی ہیں کیونکہ یہ مہمان بھی آئیں گے تبھی وہ آج رات کو سات آٹ بجے تک سو جائیں گے اور شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ بارہ بار لوگ باہر گھوم رہے ہوتے سڑکوں پہ ٹہلے ہوتے ہیں ابھی کوئی سونے کا پتا ہی نہیں ہوتا ہے ہاں ہمارے ادھر ایک فرینڈ ہے میری دو باہر رہتی ہے
جی
کیا پت ہے وہ رات کو سوتے ہی نہیں ہے صبح سات بجے سوتے ہیں وہ لوگ اور پھر ساڑھے بارہ ایک بجے اٹھتے ہیں پھر وہ ناشتہ وہی آپ ناشتہگا لو چاہے آپ لنچ لگا لو
ا
وہی کرتے ہیں وہ لوگ یہ ہو چکی ہے حالت ان کی
یہ بات تو ہے دیک گی باقی میں کہوں گا کہ جو کتاب پڑھنے سے ن جلدی آتی ہے
بالکل
ٹی وی کی روشنی نیند کو بھگاتی ہے نیند میں سپنے آنا نارمل ہوتا ہے سپنے دماغ کی صفائی کرتے ہیں
جی
برا سپنا آئے تو پانی پی کے سو جاؤ باقی دوپہر کی جگہ دوپہر کی جھپکی بیس منٹ کی بیسٹ ہوتی ہے اگر آپ بیس منٹ دوپہر میں سو لو گے تو بہت بڑھیا رہے گا آپ کے لیے
بالکل بالکل
کہ میں کہوں دو گھنٹے سو جاؤ صح اس کی گٹ خراب ہو جاتی ہے اس لیے دو گھنٹے نہیں سونا چاہیے پر کے ٹائم لوگ سو جاتے ہیں لمبے سمے کے لیے تو وہ اتنے ہی سونا چاہیے میرے حساب سے
باقی بڑے لوگوں کو نیند کم آتی ہے اور وہ ان ان کی ان کا لیکن ان کو بھی نیند ضروری ہے باقی آپ کو میں بتاؤں کہ نیند سے بیوی کا دماغ بنتا ہے
بالکل
جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں باقی ہاسٹل والے بچے نیند پوری نہیں کرتے اس لیے بیمار پڑتے ہیں اور پڑھائی کے ساتھ نیند کا بیلنس ضروری ہے
ٹاپر وہی بنتا ہے جو ٹائم پر سوتا ہے نیند سے چہرہ فریش لگتا ہے ت ہے بنا نیند کے میک اپ بھی کام نہیں آتا
نیند سے بال کالے اور گھنے رہتے ہیں نیم پوری ہو تو بھوک ہیلدی چیز کی لگتی ہے
نیند کم ہو تو میٹھا کھانے کا من کرتا ہے نیند سے غصہ جلن نفرت کم ہوتی ہے باقی شا باقی شانتی نیند سے ہی آتی ہے
بھگوان نے رات سونے کے لیے بنائی ہے دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے
بالکل
رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے
موبائل کی دنیا سے نیند موبائل نے دنیا سے نیند چرالی ہے اس نیند کو واپس لاؤ زندگی واپس آئے گی آج دیکھو آج سے اپنے آپ سے پرومس کر لو آپ لوگ کی گیارہ بجے ہم سو جائیں گے کیکہ گیارہ بجے دیکھو ایک لاسٹ ٹائم ہوتا ہے سونے کا یہاں تک سو جانا چاہیے ہر حالت میں باقی تو دیکھیے یہی ہے اس لیے باقی اپنی نیند کو پورا رکھو ہر بندے کو یہی کہوں گا کہ اور ایک بات ہو ہے دیکھو کہ واپس اپنی ن کو لؤ اس کے بعد دیکھو الارم اٹھنے کے لیے نہیں ہو الارم اٹھنے کے لیے نہیں سونے کے لیے بھی لگاؤ کئی لوگ ہوتے ہیں کہسیرف اٹنے کے لیے آرام لگاتے ہیں میں ن ہونے کے لئے بھی لگاؤ کہ الارم بچ گیا تو لف نیند کا ٹائم ہو گیا ہے اس سے آپ کا ایک شیڈول بنے گا باقی نیند نیند کا لون بوڈی کبھی معاف نہیں کر رہی ت اگر آپ کے شریر کو نقصان ہو جائے گا نا اس لیے باقی آج نہیں اس سوئے تو کل بیمار ہی بیماری ہی آئے گی
بالکل
نیند فری کی دوائی ہے ڈاکٹر بھی پہلے نیند پوری کرنے کو بولے گا اس لیے کام بعد میں نیند پہلے سونا ضروری ہے چلیے آپ سے بات کری اس ٹاپک پہ ہم نے بہت اچھا لگا الحمد للہ پھر کبھی نیکسٹ ٹاپک پہ کسی گفتگو کریں گے جب تک کے لیے آپ سے خدا حافظ خدا حافظ جی خدا حافظ